ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام وبہ
ہاں ہاں شکر اللہ کا بھائی بھائی آج بہت ٹائم کے بعد آپ سے بات کہ بہت مزہ آ رہا ہے بات کر کے گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی
بس الحمد للہ اپ کے گھر میں سب ٹھیک اور سناؤ آپ
ہاں شکر اللہ کا بھائی بھائی ابھی مجھے آپ کو میسج کرنی تھی اٹھاؤ ہلو بھائی وہ میں نے دوسرے کو کی میں نے تو پہ اب ڈیلیٹ کی میسج بھائی
ٹھیک بائے
ہاں بھائی اور بولو کیا کرتے ہو ہم گھومنے جاتے ہو بھائی کیا کر رہے ہو بھائی
کیا کہاں جائیں گھومنے یہاں سے سہلاب چلنے والا ہے بھائی
ورنہ کیا بھائی گرے ہی جاتے بھائی
ایسے دیکھو نا یار بھائی سہلاب آنے والا ہے بارش دیکھو کتنی ہے بھائی
ہاں ورنہ کیا بائی بول رہے ہیں مگر سلامت آتا بار سیلاباد ہے کلاؤڈ برسٹ بائی
بھروسہ متنا ہے مھروسہ متنا ہے بھائی ایسے بھی آ سکتا ہے نا دیکھو نا بی ویرو سائڈ سے کیا ہویا بڑگام سائڈ سےیکھو بھائی کیا ہو گیا
بھای ہے جوسچ اور بولو بھائی آپ میرے بھائی آپ ٹھیک ہو اور
بس الحمد للہ ر آاب س شاعری سونام
بائی میں سناوںں گا پہلے مجھے بولو اور آپ کیا کرتے ہو آج کل
بس وہ ہی بیٹھا رہتا ہوں
بھای بیٹے رہتے پڑھتے نہیں ہو بھائی پٹھا کرو نا بھائی اچھا ٹھیک بھائی میں ب پڑھا کرو نہ پڑھا پڑھتے نہیں آ
پڑھتا کہاں بھائی
کیوں بھائی
ائم ہی نہیںمحس ط بھائی چکتے بھائی
اچھا ٹھیک ہاں شکر اللہ کا بھائی بس آپ بھی بتاؤ کچھ اچھا بھائی آپ کیا مجھے کب آپ کامج گے بھائی میں نے بہت ٹائم سے
بعد میں بوول نا بیچوں گا بھائی
ہاں ٹھیک ہے بھائی آ گئے گھر بھائی
ہاں بھائی
بھائی ادھر کب آنا ہیں آپ
مجھے کی نے کال کی بھائی
بولالا جو میں گھر پروں جب کال کی
بھائی ملتے
دیکھوں گا پرسوں
ہاں بھائی ہاں بھائی اگر ہم ایسے ہی کریں گے نا بات
ہاں بھائی
بھائی ہمیں بہت اچھا یہ آئے گا
بول آنا آر اوکے اوکے اوکے
ہاں بھائی اور بولا آپ ہ
اور سنا بھائی
بس دعاب بھائی آج صبح میں اٹھا
ہاں
تو اٹھا میں ساڑھے نو پھر ایسے فون چلا رہا تھا تو پھر بچ گ سیکھ کے ساتھ دس اٹ گیا دو مگو
اوکے بائی
چائے بائی پھر تب سے بیٹھا ہی تھا پھر میں آج بھی ٹیوشن مجھے ہو گیا دو ہفتے ٹیوشن جانے کو ہی مجھے گھر میں پت ہے کیا حالت کی بائی
ورنہ کیا بھائی
بھائی مجے م ڈالتے سھے بھائی
آاش بھائ کوئی شاعری س نائی د ناب آپ کی شاعری بہت بڑی بہت بڑی اچھی ہوتی ہے
ہاں بھائی ہاں ب ش شک بھائی بےشک بھائی ہاں بھائی میری جان بھائی کچھ اچھا بولو نا بھائی کیا کر رہے
بھائی سناؤ کچھ اچھا سا بھائی کیا کر رہے ہو وہ واہ واہ بھائی ہےائے
کرو جب تک محبت اب سے محبت نہ کرے جا محبت اب سے محبت کرے محبت سے اتنی محبت
ہائے ہائے بھائی ہائے ت میں مار کی جاب بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی کسی کی نظر نہ لگے
ب شاک بائی بشک ک لائی بھائی بھائی اتنی محبت ہے تم سے
و واہ واہ و
کسی کو تمہارا اتنی محبت ہے تم سے کہ کسی کو تمہارا نام لینا بنا دوں
وہ وا وہ وا
ہاں بھائی میری جان ہاں بھائی غم چیز نہ جنے ہے رق سے رہانی شبب ڈال گیا لیکن بچے نہ شنا شہانی بھائے
واہ واہ واہ واہ بھائی
بھائی چپ مت نہ بیٹھو بھائی
کہ بائی کا رام بات واہ واہ واہ
اس طرح کا وسال تو جہان نہ تھا کبھی دل سے تیری جدائی کا درد بھی نکال گئے
وابائ کیا
محبت شروع معاف سے شروع ادا شروع زندگی شروع عشق شاعری سب شاعری محبت شاعری بے وفاش شاعری ادا شاعری زندگی شاعری عشق شاعری
ٹ
ہاں بھائی آپپ کچھ اچھا سا بولو بھائی
کاشتو چاند طور م میں ست ستارہ ہوتا کاش تو چاندور میں ستارہ آسماں میں آشیانہ ہمارا ہوتا ہمارا ہوتا اور سنا با
ا بائے بائے لو یو بائے
اور اور سنا بھائی آپ اور اچھے سے ٹھیک
ب
بھائی کچھ اچھا ہے ہی نہیں اور کیا سناؤوں بھائی کچھ اچھا ہے ہی نہیں بھائی اور آپ ہی سنا بھائی کچھ آپ آپ ہی بولو کچھ آپ ہی بولو
بھائی میں ہی تو تب سے بول رہا ہوں اب ہی تو چپ کر کے بیٹھتی ہو
آپ ہی بولو بھائی کیا کر رہے ہو کھانا کھا
ہاں بھائی میں نے کھانا کایاپ نے کھیا
کھارا بھائی اورب کھارا بائییا سالن یتھی رستہ گشت کتابہ کبابہ روغن جوش
اچھا ٹھیک بھائی اچھا ٹھیک بھائی اب کچھ کھانا بنانا آتا ہے
ورنہ کیا بھائیصہ بتا ہے بھائی
بھائی کیا آتا ہے
سب کچھ
جیسے کہ بھائی
اشتاق کا بابا گشتاابہ یخنی
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ بائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ اناء اللہ بھائی ہم فوٹوز اٹھانے کب جائیں گے بھائی
جائیں گے کبھی
کب کبھی
جائیں گے کسی
کسی دن کا بھائی
ایک دن جائیں گے
وہ ایک دن کاب آائے تھا میری بھائی
ایک دن
ایک دن کاب
اور ایک گا کسی دن
بھائی بس بور ہو رہے بھائی کچھ اچھا سا بولو نا بھائی میرے
اس نے فون کیا س ہیب نے بھائی
نہیں با اس کو میں ففٹی روپیز دی ہی نہیں ابھی بھی
دیں گے کسی دن بلائیں گے اس کو اور بولو بھائی
بھائی بس دا بھائی آپ بھی کچھ اچھا بولو
ہم کیا ہی بولے بھائی ہف ہی سناؤ بھائی
جو این سی سی ہے نا اس میں میری ایک لڑکی ہیں
اس نے بھی کیا ہے جوان بھائی یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے
اینم سی الگ ہے میں کا این سی میںوں
بھائی آپ کو پتا ہوگاین سی سی کے بارے میں
ہوں
وہ کیا ہے
اس میں بھی سرٹیفکیٹ ملتی ہے اور کیا
کچھ اچھی چیز ہے کہن غلط ہے کچھ
اچھی چیز ہے محنتیں
محنت ہے بھائی
ورتنہ کہ آپ کہاں خرچ آپ کالج میں کر سکتے ہو جوائن برابر تین سال کالج میں
بھائی بو کا اس میں روزانا ہو تھا اسکول
اسکول کہاں جانا ہوتا ہے نہا اٹینڈینس وہی دیتے اب فائدہ نہیں آئے گا کیونکہ کیمپس بھی اسٹارٹ ہوئے کاب سے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک
میں کر غات دائی وہ جائن اصل میں مگر پھر مت نہ ک یہ نے اس میںہ محنت تھی نا بہت ہاں بھائی
اچا ٹھیک بائی اچا ٹھ ك بل بائے
مس بائی اس میں محنت بہت ہے پیسے بھی آتے ہیں اور کیا
کچھ اچھا بولو نا بھائی میرے
ہاں بھائی
کچھ اچھا خاصا بولو نا
آپ ہی بولو بھائی
بھائیجھے بو جبام
ہاں بولو آپ کی بھائی
جب آئی ہے جب ہم دبئی جائیں گے نا
ہوں
ہ تو نہیں بھائی چھوڑے یہ با بھائی مجھے بولو جب عید ہوتی ہے نا عید پر کیا آپ کرتے ہو عید پر کیا آپ کرتے ہو
بس عید پہ کیا کرتے ہیں یہی کہیں جاتے ہے گھومنے وومنے ایسے ہی کچھ
اپ کو عید الضحی سے ہوتا ہے کہ نہیں عید الاض
ا اللہ اوکے بھائی میرے
بکری والادی عید زیادہ پسند بکری والی عید تو زیادہ پسند ہے کیونکہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا زیادہ
ہاں بھائی آپ کو قربانی آپ کرتے ہو آپ کو قربانی بھائی
نہیںئی نہیں بائی اگلے سال سے اسٹارٹ کرنا ہے
انشاء اللہ بھائی ہر روز گر کر بھی مکمل کھڑے ہیں ہر روز گر کر بھی مک کمل کھڑے اے زندگی دیکھ میرے حوصلے تجے بھی بڑے تج سے بھی بڑے ہیں
و و وا
کچھ اس طرح سے گزری ہے زندگی جیسے کچھ اس طرح سے گزری ہے زندگی جیسے تمام عمرہ کسی دوسرے کے گھر میں رہا
بھائی دل قسم سے ٹوٹ رہا ہے بھائی
ساحل کے آنکھ سکون سے اس کی انکار ہے لیکن ت فان سے لڑنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے بھائی
وہ وہ واہ
جو گزر نہ سکے ہم سے جو گزاری نہ جا سکے
بھائی اوکے اوکے اللہ حافظ بھائی اوکے اللہ حافظ چلو اللہ حافظ السلام علیکم اوکے بھائی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام اوکے بھائی اوکے بھائی اوکے بھائی فیما للہ بیٹھو بھائی